ہلو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہے الحمد للہ صحت ٹھیک ہے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
شکر خدا کا مطلب آپ ٹھیک ہو کیا کر رہے تھے آپ
شکر الحمد للہ آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر چل رہا ہے آپ بتاؤ کیا کر رہے تھے چائے وغیرہ سب کچھ ہو گیا
ہاں ہاں ہو گئی چائے وغیرہ سب ہو گیا شکر شکر اللہ کا اور بتاو آپ موسم ہم کیسا ہیں ٹھیک ہے وہاں سے کہ بارش کا موسم ہے نا صبح سے کافی بارش ہو گئی
بہت زیادہ بات تھی صبح سے صبح تو بہت زیادہ جی ابھی بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی لیکن تو بھی بیٹر ہے موسم اچھا ہو گیا
ہاں ہاں آ
بچے بھی گھر پے ہی ہے چھٹیاں بھی چل رہی ہیں
ہاں چھٹٹیاں بھی ان کو بڑھ گئی نا
امم چلو اچھا ہے اور بتاؤ کیا کر رہے ہیں بچے
بچے بس یہی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں بار بارش ہو رہی ہے نا تو نہیں کھیل سکتے
ہاں ہاں
ہاں آ بارش بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے نا موسم اچھا ہو گیا ماشاء اللہ ہمم بہت ضرورت تھی ہاں ضرورت تھی بارش کی
اب ایک مسئلہ اگر دن میں دھوپ ہو گئی تو پھر
زیادہ لگتا ہے نا پھر ہاں صحیح وہ بات صحیح ہے آپکی
ہاں اور اور بتاؤ میں تتا یہ کیا شور ہے وہاں پہ بچے شاید کھیل رہے ہیں
ہاں ہاں بالکل یہ بچے کھیل رہے ہیں آپ کو پت ہی ہے بچے چھٹیوں میں کتنا فر تنگ کرتے ہیں ان کا یہی کام ہے بچوں گا ہاں صحیح بات ہے
اب کیا دو دن ہے ان بیچاروں کو بھی پھر تو یہ بھی جائیں گے
ہاں صحیح بات ہے
اسکول وغیرہ پھر سے اسٹارٹ ہو جائے گا
ہاں آپ کیا کچھ ہی دن ہے تو ہو جائے گا پھر اور آپ پھر سناائی یہ کچھ آب ٹھیک ہے اور اچا
بست شکر شکر الحمد للہ سالن وغیرہ ہو گیا پکایا سالن آپ لوگوں نے
ہاں سالن ہو گیا ہے ابھی ایک سالن بچوں کے لیے رہ گیا وہ پکائیں گے ان شاء اللہ بچے کھاتے ہیں نا تھوڑا سا مرچی وغیرہ کم ہونی چاہیے ان کو اس وجہ سے ہاں اور بتاؤ آپ آپ ٹھیک تھے اچھے سے بارش تو بہت ہو رہی ہے اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے
ہاں ہاں میں اوپر لکھنی
ریش
صحیح صحیح صحیح میں بھی نکلی کھڑی سے میں بھی دیکھ لی اپپرقہڈی ہوں میں لیکن باریش بھی بہت اچھی ہو رہی ہے مزے دار بارش ہے مجھے لگتا ہے یہ تو شام تک کی رہے گی
ہاں صحیح بات ہے
بارش ہوئی تھی مگر اتنی دیر تک نہیں رہی تھی پھر تو سڑ دوست ہوئے تھے ہوں نہیں صبح تو بہت تیز بار تھی بہت نکلنا تھا یہ مسئلہ ہی تھا کی بہت بہت نکلنا نکلنا بھگوان کے لیے چلو آپ کیا کر سکتے تے ہے اور ان کو بھی چھٹیاں ملتی ہاں ہاں ہاں اور بتاؤ باقی سب ٹھیک اچھے سے ہے آپ کے میاں ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کے میاں ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے ہاں ہاں بس چل رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آفس کے لیے تیاری کر رہے تھے تو
اچھا اچھا ہاں چلو اچھی بات ہے چٹیاں کہاں ہوتی ہیں ان بچاروں سے بھی ان کا اس کی بڑا ہٹک ہے میں نے کہا ان کا آفس بھی بڑا ہیکٹیک ہوتا ہے
ہاں مجھے لگتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کا کام انیں کو دیا گیا ہے
وہ مجھے بھی لگتا ہے میں کہتی ہوں اگر وہ چھٹی کرتے ہوگے
ہاں
تو وہی میں نے کہا اگر وہ ایک دن چھٹی کرتے ہوں گے پورے کشمیر کا کام رک جاتا
ہوگا صحیح بات ہے ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے
کیا بول سکتے ہیں چلیے اللہ ان کو ترقی دے اور کہیں اور جاب ان کی سیٹ ہو جائے تاکہ کہ وہ اس سے باہر آئے ان کو بڑا ہیکٹک ایک ہے نا
کوشش کر رہے تھے نا ایک دو آپ کو پتا ہی ہے وہ
امم امم ہاں امتحانات وغیرہ دیے انہوں نے چلے جو ان کے لیے بہتر ہوگا ان شاء اللہ وہی ہوگا
بس صحیح بات ہے صحیح بات ہے
امم اور بتائیے باقی کیا حال چال آپ کی صحت ٹھیک ہے اور
ہاں ہاں شکر شکر اللہ کا ٹھیک ہی ہے بس چل رہا ہے
سوچ رہی تھی کہ آپ کو اس کو سیما کو کال کرنا چاہیے تھا
اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کل بول رہی تھی نا ممی بھی
ہاں ہاں آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ کو تھوڑا میری سپاری سے بھی مت کچھ کرے گی کیونکہ اس کو بڑا ہو گیا لاسٹ ٹائم تو میں بھی اس کو کال کر سکتی ہوں آج اچھا ٹھیک تھا آج کے پاس ٹائم بھی تھا اور تھوڑا بہت دیکھ لیتے کیا بولتی وہ ہے نا
ہاں ہاں ہاں صحیح بات ہے آپ اگر کریں گے بھی ان کے ساتھ بات پوچھیں گے پہلے وغیرہ کس
ہاں آپ مجھے میسج ہاں صحیح آپ مجھے میسج کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس حساب سے میں اس سے پھر بات کروں گی ہے نا بہتر رہے گا اور شیکارنہ کرنا کیونکہ پتہ نہیں کل گھر جانا ہوا یا نہیں ہوا الگ بات ہے لیکن آج ایک دو دن پہلے کرانا ہی ٹھیک ہے ہے نا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے ضرورت ہے
ضرور بہت بہت ضرورت ہے آپ کو
امم امم اور بتائیے نہ آپ ٹھیک ہو نا اچھے سے
بس شکر خدا کا ہاں بہت بہت مت جاو مما
موسم کا بھی ہے نا تھوڑا سا جی بھی حال ہو جاتے ہیں پھر ان ان بارشوں سے بھی ہوتی ہے پھر پریشانی ہی ویسے سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے
اور کیا سڑکوں پہ ہمیں تو صبح پورا صحیح صحیح صحیح ہمیں صبح پورا پانی اندر آیا تھا جتنی بھی چپلیں باہر تھی وہ ساری بہہ گئی تھی پھر میں نے ایک ایک کر کے چیپل کو ڈھونڈا اور لایا واپس ہاں ہم میں بہت پانی آئے گاڑی امم گاڑیوں کے نیچے چلی گئی تھی ادھر پورا اگے چلی گئی تھی وہ ساری چپلیں اتنا پانی آیا تھا اندر امم
وہ بہہ گئی تھی اس کے ساتھ
اور کیا ا بھی ایک چپل نہیں مل رہی ہے پتہ نہیں محمد باپ کی گاڑیوں کے نیچے ہے
ہاں ہاں پھر وہی ہوگا وہ ان گاڑیوں کے نیچے ہوگی
امم
وہی وہی ہوگا
سکتے ہیں پانی تو بھی ڈرینیج کا بڑا مسئلہ ہے نا یہاں کشمیر میں ڈرینیج کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو جاتا ہے
اور کیا اسی کی وجہ سے ہوتا نا اصل میں نہیں ہے نا وہ سسٹم ہی یہاں کا خراب ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا تو پھر بھی فرق پڑتا اب سارا ڈرین کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے وہ والا بھی جمع ہوتا ہے فراننگن میں
امم اور کیا اور گندا پانی اب صاف وہی تو وہی تو پھر بڑا مشکل سڑکوں پہ بھی وہی حالت ہوتی ہے اور گھروں میں بھی کل جب میں نکلی مجھے آفس کے لیے نکلنا تھا وہاں دکانیں تھیں وہ آٹو تھے ان کے اندر پانی چلا گیا تھا ہے گندہ پانی وہ بچارے پھر واش کر رہے تھے دھو رہے تھے ادھر ادھر سے تو پھر نکالا وہ پانی یہاں پتہ نہیں کچھ گاڑ واڑ ہے ہر چیز ہے یہاں کوئی چیز صحیح نہیں ہے
نہیں ہے اللہ خیر کرے انشاء اللہ
انشاء اللہ انشاء اللہ امم بس بس بس دعا ہے الحمد اللہ
مما ٹھیک سےتھی اچھے سے تھی
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اکیلے ہی ہے تو آ اصل میں جو میری بھابھی ہے نا جہاں وہ رہتی کتنا باہر آ جن کے پاس وہ رہتی تھی ان کی کزن پھوپھیری بہن وہ جو ڈاکٹر تھی وہ آ رہی ہیں پرسو تو پھر میری بھابھی کو انہیں کے ساتھ نکلتا نکلنا ہے بارہ تاریخ کو بارہ اگست تو ہم
یہی آںی یہ بس
نہیں وہ دو ہفتوں کے لیے آ رہے ان کو کچھ شادی ہے یہاں اب ما ما کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے وہاں میں بہت کیا جب ہم بھی گئے نا وہاں انہوں نے ہمیں دو چار بار انوائٹ کیا اب ممی کہہ رہی تھی ہم بھی ان کو گھر پہ انوائٹ کریں گے
ہاں ہاں صحیح بات ہے
وہ آئیں گے کیونکہ انہوں نے جب ہم بھی گئے تھے ایک مہینے کے لیے ان نے ہمیں بھی بت بہت بار بلایا گھر بھی باہر بھی بہت نا بہت بار بہت کیا انہوں نے ہمیں کو تو آپ سوچ رہے تھے ممی کہہ رہی تھی آپ گھر پہ ان کو بائیں گے جب وہ آئیں گے ابھی نہیں وہ بیس کو نہیں ٹوینٹی تھری کو آ رہے ہیں پررسوں آ رہے وہ یہاں کشمیر تو پھر سوچ رہے تھے ان کو ہم بلائیں گے گھر نا لنچ یہ ڈینر پہ ابھی وہ ڈسائڈ نہیں ہوا تو پھر کیا پھر کچھ ہی دن بچیں گے تو پھر ان کو نکالنا ہے میری بھابھی کو بھی نکلنا ہے بارہ کو انہوں نے ٹکٹ وغیرہ کرائی ہے اسے اگلے سال ہی دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد ممی بھی چلی جائیں گی وہ ان کو کہہ رہے تھے ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ نکلو اسی ٹائم بارہ کو ہی لیکن وہ نہیں مان رہی ہے اب وہ شاید یا تو سپٹمبر یا اکتوبر میں جائیں گی
ہوں ہوں ہوں
ہوں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوگا قسمت میں انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا سب کچھ ہوں یہ اکیلے رہنا بھی بڑا مش
بڑا پرابلم ہے صحیح بات ہے یہ بہت مشکل ہے تب بھی میں کہہ رہی ہوں ان کا یہ
اور کیا اور اللہ تعالی نے بھیجا اس بندے کو وہاں اور کیا اور وہ بندہ بھی بچارا بہت اچھا ہے جو وہاں ہے ابھی اللہ ہاں اللہ تعالی نے پتہ نہیں کیسے بھیجا وہ بھی ہوتا ہے وہاں تھوڑا اس وجہ سے انسان نا ایٹ ایز ہوتا ہے ورنہ بہت پریشانی رہتی ہے وہاں پہ اوپر سے وہاں دائیں بایں مت مکان ہے آپ نے تو دیکھا وہاں بہت کم بستی ہے تو مگر شکر الحمد للہ چلتا ہے اور ممی بھی تھوڑی اب ہوگئی ہے اسٹرانگ تھی تو وہ بیٹھ پاتی ہے اب کیا کریں اس کے پاس اور کوئی آپ شن بھی نہیں ہے بچاری کے پاس کیا کر سکتے ہیں اور بتاؤ
بس شکر شکر اللہ کا اور آپ بتاؤ آپ ٹھیک تھے اور اچھے سے تھے
شکر الحمد للہ اچھے سے اچھے سے سب ٹھیک سب اچھے سے ہے اور سناؤ کچھ نیا تازہ اچھا میں سوچ رہی تھی آج ہم کچھ بناتے بارش کا موسم ہے اور گھر پہ بھی ہے بچے بھی گھر پ پہ ہے مگر دوپہر کے بعد مگر کیا وہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن کچھ بناتے
انشاء اللہ انشاء اللہ بنائیں گے
آج کل مسئلہ نہیں ہے سامان لانے کا آج کل یہاں بلنک اٹ ہے تو وہاں سے جلدی سامان آجاتا ہے دس منٹ میں ہاں یہاں چالو ہو گیا ناں ہم نے ٹرائی بھی کیا اب یہاں آتا ہے دس منٹ کا سامان اب پتہ نہیں بارش کی وجہ سے وہ نہیں نکلتے ہیں لیکن ادر وائز آتا ہے دس منٹ میں ہی آتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
چلو اللہ
چلو ٹھیک ہے ہاں انشاء اللہ دیکھتے ہیں
پھر سیما سے بات کرتی ہوں آپ مجھے میسج کرو پھر میں اس سے بات کروں گی ٹھیک ہے چلو اب خیال رکھنا اپنا انشاء اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ وعلیکم السلام